ہر ہیلو السلام علیکم اور خیریت ہے آپ بتائیں
کیا کر رہی ہو برتن دھل ری ہو کیا
کیا چیز
برتن دھل رہی ہو کیا
برتن نہیں دھل رہے دودھ دودھ کو رکھ رہے گیس کے اوپر ار ن دودھ پکانے جا رہے ہیں
اچھا
ہمم اور سب بڑھیا ہاں کھانا بن گیا ہے امی لوگ ہسپتٹل گئی ہیں امیرے بھائی کو کھانا دے دیا گیا ہے
میرے فون میں چارجنگ نہیں ہو رہی ڈھنگ سے مطلب چالو ہو کیوں نہیں ٹائم ہی نہیں ملا چارجنگ پے لگا چھوڑ دیں تھوڑی دیر
اچھا
آمم
اور بتائیے
الحمد للہ سب بڑھیا الحمد للہ تم بتاؤ
ہاں سب بڑھیا ہی ہے میرے ابدو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے
اچھا
ہمم اس کو بلے نے کاٹ لیا بلے نے دو بار کاٹ لیا ہے بچارا بہت زیادہ طبیعت خراب ہے ساس دات بنا دیتا پرسوں گیا ہے ہسپٹل وہاں کل پھر کرا رات میں کارٹ لی سے اس کے چکر میں بیچارہ نہ اٹھ پا رہا تھا نہیں لیٹ پارا بہت سانسیں بہت زیادہ تیز ہے تو ابا نے ابھی ہاسپٹل لے کے گیا ہے
تمہارے گھر میں بتاؤ خالی تم اور اننم تم ہاں بھائی اور اپی بس یہی تین صحیح بچے ہو
اب کیا ہی کہہ سکتے اللہ کی مرضی
پرسوں اپی کی بھی طبیعت خراب چل رہی ہے
ارشی اپی کی طبیعت نہیں خراب چل رہی ہے بس وہی ہے اتنا چل ول رہی ہے نا کی وجہ سے پیروں میں درد ہونے لگے ہمم ہمم بھیا کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگی کا
آمم
آج ہم ابدو کو دیکھ کو بہت ڈر گئے ہیں بھیا اللہ پاک پھر اچھے سے واپس آ جائے بس
وہ تو جو تمہیں کیا نام تھا اس کا تشکی
ہمم
بڑھیا کھیلی ہے نا
ہاں بھیا وہ صحیح تھے ہم تو بہت شکر ادا کر رہے کی اچھا ہوا دے دیا تھا ہم نے اب وہ بھی ہوتا تو اس کو بھی دے دیا ہوتے
اس کو دے دو نا ابدو کو
ابدو کو کوئی نہیں لے گا نہ وہ اسکی ایج بھی ہو گئی ہے پلس اب تھوڑی سی وہ رہتی ہے نا ڈل رہتی ہے کوئی وہ اب کوئی نہیں لے گا
ہاں
تین تین بعد فیڈ پے ہو چکی ہے اما بن چکی ہے اب بہت ایج ہو گئی ہے اس کی ان کے ان لوگ کی کیٹیگری آ کے حساب سے ان لوگ کی مطلب ایج ہو گئی ہے چالیس تک
سارے
ہاں مطلب ان لوگ کے اکارڈنگ یہ ارے بلیوں کا ایج چھ مہینوں پہ ہوتا ہے نا چھ مہینے پہ یہ لوگ بالکل ہو جاتی ہیں اچھے سے
تو مطلب یہ لوگ کتنے سال لگ بگ جیتے ہیں تمہارے پاس کتنے سال سے ہیں
بلی صرف ب دس سال جیتی ہے دس سال کے اوپر پ نہیں دیتی ان کا لوگ کال لائف سائیکل میرے پاس میرے پاس تو ت یہ ان کا اب چوتھا سال ہو رہا ہوگا
ہوں
مطلب یہ ابدو ہے میری ب دس وہی آٹھ نو سال کی ہیں چھ مہینے پہ ایک سال ہوتا ہے نا ان لوگ کا
ہوں ہممم وہی ہے نا پرشین بلی
ہاں پرشین ہے
برشین بلی ایسے ہی کمزور ہوتی ہیں
ہاں کمزور بھی ہوتی ہے اور پلس اوپر سے جنگلی بلی سے بہت ڈرتی ہے نا دو تین تیسری دفعہ اٹیک کیا ہے ایک بار با دانت اندر ڈال دے سب
جنگلی بلی جوڑتی ہے نہ ہی اٹیک کرے گی
ارے دو تین دفعہ مار چکے ہیں لیکن بھائی وہ ادھر آ جاتی ہے ب کل تو ہم لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے اندر آ کے اٹیک کر دی بتاؤ سب کچھ بند تھا پھر بھی میں جرا سے دو دروازہ کھلا وہ بھیا پانی پینے آئی تھی بہت برا اٹیک کر اس کا ہوں وہی ہے آج لے کے گیا بس اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا اللہ پاک بچ جائے ڈاکٹر تو بول دن تھا تیسری بار اٹیک ہو جائے گا تو ہم بچا نہیں پائیں گے دیکھو
ٹھیک ہے ایسے
آب ہاں
کے نہیںچے
نہیں ہی ہے باہر کوئی نہیں ہے ویسے بھی ہمی ہے اکیلے
گھرمیں کوئی نہیں
نہیں عامر بھائی ہیں اندر
ہ
ہوں رات میں ہمہی اکیلے رہتے ہیں اسے امی امی ہاسپٹل ہی چلی جاتی ہیں
مطلب تومار بائی
ہاں ہم وہ بھائی رہتے ہیں آتی ہیں وہی ایک دو بج جاتا ہے رات
کا الارم لگا لو
کا ہے کا الارم
لے جانے کے لیے
ارے کالج جانے کے لیے الارم ہے نا میرے تین تین لگے ہوئے ہیں اٹھ جائیں الارم سے بہت بڑی بات ہے ہ صبح ہی نیند پڑتی نا مین مسئلہ یہی ہے بارہ ا ایک ایک دو تو بجنے ہی بجنا ہے سوتے سوتے
نہیں کہہ رہا تم فجر میں کیسے اٹھتے ہو نماز پڑھنے کے لیے
فجر میں اٹھ جاتے ہیں جب پڑھنی ہوتی ہے نماز اٹھ کے نماز وماز پڑھ کے پارا پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں
ایسا کیسے اور پھر تم جب فجر میں اٹھ تی ہو نماز پڑھنے بعد پارہ وارا پڑھنے کے بعد پارا پڑنے کے بعد تم کو کتنا ٹائم مل جاتا ہے سونے کے لیے یہ بتاؤ
ہاں ہمیں پتا ہے ہاں ہمیں پتا ہے اگر ہم کو دس منٹ بھی سونے کا ملے ہم دس منٹ میں بھی سو جائیں گے
کے کتنا پارہ پڑھتی ہے روز صبح
ادھر نہیں پڑھ رہے ہیں ادھر تم کب سےکی قرآن نہیں کھولے ورنہ ہم آدھا پارہ ضرور پڑھتے ہیں
دیر مطلب صبح ہو جاتی ہوگی آرام سے
آدھا پارہ کم میکسمم بیس بیس منٹ بس بہت ہے
ہاں تم ابھی تو نماز پڑھو گی اٹھتی ہوگی وضو وضو بناؤ گی وہ فریش ہوگی پھر وضو بناؤ گی پھر نماز پڑھو گی پھر دعا کرو گی اس کے بعد پھر جا کے پارہ پڑو گی
دیکھو میرا یہ سین ہے اگر کالج جیسے کالج ہے نو بجے وہی آٹھ بجے ہم لوگ نکلتے ہیں نا شروع میں تو اگر ہے نا وہی سات بجہ ہے کام وام ختم ہم پھر تو ہو جائیں گے پھر اٹھیں گے ساڈھے سات آدھے گھنٹے ہم ہر چیز تیار ہوتے ہیں جو بھی ہو جلدی جلدی میں
تو اٹھا کرو یار امی بہت چلاتی ہیں اتنی دیر میں جاتی تھی میں اب سنو سنو تو اب ابو آ گئے ہیں ابو اسی لے کہہ رہے ہیں جلدی اٹھانا روز
ہاں یار امی میری امی بھی بہت چلاتی ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہیں اس سامےایسے تھوڑا بہت کر دیتے تھے اب کچھ نہیں کر رہے مین مسلہ تو یہی ہے صبح صبح یار تم اگر جلدی اٹھ جایا کرو جلدی کال کر دیا کرو
پھر ہم تم کو اٹھائیں کیا کریں اٹھا کے تم کال اٹھاتی ہو ہیلو آواز
ہیلو
ہاں
اور کھانا ہو گیا
ہم کیا کہہ رہے ہیں ابھی کھانا بن رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں صبح ہم تم کو اگر کال کرے بھی تو بھی تو تم نہیں اٹتی ہو فون سیلنٹ پہ لگا رکھتی ہو کیا کریں
فون سائلینٹ میں نہیں لگائے رہتے ہیں جس دن بھول جاتے ہیں کالج سے ہٹانے ہٹانا اس دن لگا رہتا ہے نا آج تو ہٹا دیا ہے
تو تب بھی تم نہیں اٹھاتی ہو فون پچاس دفع فون کرنا پڑتا ہے
آ اٹھاتے نہیں ہیں فون
ھمم
کرو گی تو اٹھا لیں گے
ہاں تو ایسے کیا روز نہیں کرتے ہیں کیا
تو اٹھاتے نہیں ہیں کیا بعد میں جب پتا چلتی تب اٹھاتی نہیں ہے کیا
ہاں تو پچاس دفعہ کال کر لو اس کے بعد کہیں جب کوئی جا جگاائے گا اپپی کے نمبر پہ بھی کرو بھائی کے بھی نمبر پہ بھی کرو تب اٹھ کہیں جا کے کہیں گے اٹھا رہے بیٹیا رکھو فون تب ادھر سے رکھیں گے
ہ
ایک دو بار نہیں اکثر اکثر جب ہم جلدی تم کو اٹھاتے تب یہی ہوتا ہےصبح تم کو دیکھ خیر ہم جان بوھ کے کرتے ہی نہیں تیار ہو جاتے پورا تب کال اگئی تو اگئی
ہوں بتاان دادی اما
سوتی ہو نا گھوڑے بیج کے انسان گھوڑے بیچ کے سو گا تم راوون بیچ کے سوتی ہو
ہم ہم بہت بے خبر سوتے یہ بات تو صحیح ہے
فون کر میرا ما ف میرا فون یہاں کچن میں بجا ہو گا تو ہم کو آنکھ کھل جاتی ہے سر پہ تو بچتا ترنت میں کھل جاتی ہے
کیا کرے ہم کو پتا ہے ہم وہی سوچتے ہیں ہم کو اگر میرا تو ہم کو امنیشیا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم ایسے ہی بےہوش ہو جائیں گے ہم اتنا بے خبر سوتے ہیں ہوں
ہ
ہم کہہ رہے ہیں ہم کو مطلب امنشیا دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہم بہت بے خبر ہے
الیا مری م
اتنا بے خبر سوتے ہیں لیکن ہم کیا کرے یار میرے جب نیند آتی ہے تو ہم کو کچھ نظر نہیں آتا ایک میرا دماغ میں کوئی کام نہیں کرتا بس سونا
مان تو سنا کبھی تمہارے گھر میں کوئی چور ور گھس جائے کوئی بھی گھر میں گھس جائے تم کو پتا ہی نہیں چلے گا
اللہ نہ کرے ات
میں ایک بات کہہ رہے تھے
ہاں ہاں بات صحیح ہے لیکن ہم کیا کرے یار اب ہم اس میں ہم تھوڑی نا کچھ کر سکتے جب نہیں کھلتی آنکھ تو نہیں کھلتی ہے اس میں ہم کیا کریںے بتاؤ
مان بھی سویا کرو
کیا کیا
دھیان سے سویا کرو دھیان سے
ہوں اسی لیے تو ہم جلدی سوتے نہیں ہیں ہم اسی لیے سب لوگ جب آ جاتے تبھی ہم سوتے ہیں ورنہ بھی ہم جانتے ہیں نا ہم اگر ایک بار سو گئے تو ہم کو اٹھانا بہت مشکل ہے
ہمم کیا کر رہی تھی
بیٹھے ہوئے تھے باہر کھانا کھائیں گے بھی جا کے
باں پاہ رہا کہ
ہوں
جب کالج سے آئی ہو بیٹھی ہی وہ
بیٹھے نہیں ہیں آئے ہیں آئے ہیں پھر پانچ منٹ رکے ہیں پھر پڑھانے گئے ہیں پڑھا